ہیلو ہیلو آپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہو تو نہ پائ نہیں کٹ ارحان کیا کر رہے ہو چائے پی
ہاں بتا
ہاں اچھا ٹھیک اب چائے پینین تھی چائے بنائی
نہیں چائے آج نہیں اور کے لاکھ
ج گے ا ٹھیک اس نے کہ وہ کاتم
اچھا
تیرے بھائی نے ختم تھا ب اور کیا کرے تھے
ڈھیو پی رہا تھا
ج اس کے ساتھ کیڑا نہیں کھانا ہوتا ہے
اچھا اس سے زہر بنتا ہے
ہاں اور سنا
بس بڑھیا
س کمپلیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے
ہاں
آپ اپنے ٹاسک سارے کمپلیٹ کر دو پھر آپ کو پیمنٹ آئے گی
ہاں
جاب تھر د بج کرو گے
یہ ٹاسک ہوا پچھلا والا کمپلیٹ
جی
یہٹا سکھوا پچھلا والا کا کمپلیٹ
ہو گیا کام تو لیت
ہاں آپہ بوردائے گی
اوراز چس ن
پھر اپنے بڑے بیٹے کو دینا پیمنٹ
اگر کھ مجھے نہیں آئی تو اس کو کیا دوں گی وہ روز لیتا ہے
اے بیھے یہ تین ہزار ہزار بیٹے کو دتاا بڑے والے کو
اچھا میں بھی یہ کرنا ہے اس ہے نا
اب عید آنے والی ہے تو عیدی بھی دے د ہے اس کو
بڑے بیٹے نے جب بڑے بیٹے نے خود کے لیے کب دے لائے اس نے مجھے بولا آف مت لاؤ گی کچھ آپ کو بھی مت عید ہے آف مت لاؤ گی
اچھا وہ پاگل ہے وہ کہاں بولتا ہے ج
آپ مت لانے ہیں کپڑے آپ لاؤ خود کے لیے جب سب کے لیے لائے آپ بھی لاؤ
اچھا وہ مجھے بول رہا تھا مگر اس کو ہے کپڑے
ہوں کون سی ککڑری ہے
اس کو بہت کپڑے ہیں
یہ بنا یا ہونا چاہیے اور انفارمیشن ہے کہ نہیں
چ پکیا ہوئیچ
آج کیاپکیا آج ہمیں ہے چکن پیاز اونین
چکن پیاز الیت وہ کیا ہوتا ہے
چکن ہے پ سے میں تو ہے مھے نہیں سی
اچھا اچھا
مسٹیک ہو گیا مسٹیک ہوتی ہے نا کبھی کبھی
اچھا
اور
بس بڑھیا
کیا کر رہے وہ بھی
ابھی سوؤ گا پھر جم جاؤں گا
اچھا ٹھیک سب کرتے کرتے
آ
تے ہوے نا کھیلتے کھیلتے ابھی اب نہیںد آئے گی
ہاں آپ جب جائیے پھر تو اب کٹائی بھی کرنی ہے نا آ آج پھر عید ہے نا
رسائی بھی کرنی ہے
ہاں
وہس ہی کرنا ایک دو گھر میں زیادہ بھیڑ ہوگی
اچھا
اس صرف اچھے سے نہیں کرتا ہے
اچھا
ہاں چنا تین کے تینوں کٹائی شٹائی
اچھا
اور تینوں کٹرائی کرنا یہ والا چیز فش کرنا
ابو نے کیا لایا تھا
ب
اور
یک نہیں ہٹا الالگو مونگ والی مونگ دال چائے کے ساتھ جییک سا سکشا
بنانا کو بنانا شیک بنانا تو سر بڑے بیٹے کو دینا
اچھا وہ ایک بھی کام نہیں کر پا ہے مجھے ت ہے
ہاں وہ مو کا فرض ہوتا ہے بڑے بیٹے کو دینا
اور چھو بڑے بیٹے کا فرض نہیں ہے ماں کی ہیلپ کرنا کااں میں اک
وہ گنااہ ہوتا ہے م
اچھا ہ کسنے ہوورا
میں نے بولا
چ ہو گا ک ہوا
ہوں
پ ہوگا پھر ہوگا
اچھا
آپ کو میں نے بولا تھا نا اپنے فرینڈ کو ایڈ کرو اپنے فرینڈ کو بھی کر لو یہ رجسٹریشن اس کی کہاں گیا کی
اچھا
جس سے نا زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں لک ک تھا ہے
کریں گے کریں گے
کیکہ پانچ کال ہے نا ایک نمبر پہ پانچ ہی کال کرنی ہے پانچ کال اور دوسرے نمبر پہ کرنی ہے تبھی بول رہی تھی میں
اچھا
اورشناا
بس بڑھیا
جب یہ کرو گے ناین من ھر یہ ہمار اس کو کرنا ہے مجھے سبمٹ آپ آئی گا
ہ یہی سےے کرنی ہے کٹ
جگناتان م نٹس ہوں گے
ہاں یہی سے کرنی ہے کٹ
ہاں پھر آ میرے پوں گی کرو گے تو پھر نہیں آئے گی
اچھا اب بناؤ بنانا شیک تو پھر بڑا بیٹا پیے گا
میں ہیئر ڈراگا رہی ہوں
اچھا پھر اس کے پاپا کو بولو وہ بنائے گا خودی
ہاں اس کے پاپا کو کیا بولے ب تھکا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کیا دون گا
اچھا پھر ڈائی چھوڑو وہیں پر تو پہلے بنانا شروع
اچھا نہیں ہوتا ہے با ش کر
اچھا پھر وہ خود ہی منائے گا بڑا بیٹا
یہ اسی کو آتا ہے نا بنانا وہ ک بھی بناتا ہے
اچھا سنیپ چیٹ چلاتے ہو
ہاں میں چلتی
کیوں چلاتے ہو؟
اوکے چلتے
سنپ بیچنے کے لیے
میں بھی چلاتی ہوں اس میں بھی میں کسی کو بھیجتی ہی نہیں سب کے دیکھتی رہتی ہوں بس
اچھا میں بھی میں بھی کسی کو نہیں بھیجتا ہوں
پھر بھیجوں پھر اٹھاوں اتنی یہ نہیں ہے مجھے
خوش کس کس کو ہے
میری چھوٹی بہن کو
اچھا
چاہے کچھ کھا پی ہے کہیں جاتی ہے سبس سخ کشنپ اسٹینشن
آپ نے بھی بیجا تھا اس دن سنیپ
نہیں نہیں بیج روتا ا کسی نے دیکھا کہ نہیں
ا اپنی پارک کا س جس نا پارک کا
ہ وہی فرسٹ ٹائم میں نے کسی کو سنایا بھیجا تھا پھروی خرا اس نے کیا کیا وہاں سے اس کو کیا لگتا ہے وہ کل گھومنے جائے گا عید پہ یہ اس کا بھول ہے کتا کے پاس ہے آپ
اچھا وہ مگر نہیں مانتا ہے
آ تو
آپس رہو
ک مانیے گا یہ مجھے نا بہت زیادہ پا ہے نا اسی لیے
وہ شام کو بستر ڈالتا ہے
ہ سی س کے لیے کے لیے نہیں خود کے لیے اس کا بستر لا جاتا ہے ن کا نہیں لا جاتا ہے ہاں یہ ک ج ہوتا
ج